وعلیکم السلام
کیا حال چال ہے
جی الحمد للہ آپنا بتائیے
الحمد للہ میں بھی صحیح ہوں
ہاں
اور بتائیے آپ نے کھانا وغیرہ کھایا ہاں آپ لوگ کا دعا ہے تو ٹھیک ہی رہوں گا
جی جیی
حضور صلی اللہ علیہ و سلم فرماتے ہیں ہاں الحمد للہ اللہ کرم سے آج میں نے آج ہم کو کھانا مکمل طریقے سے ہو گیا
جی کیا چیز تھا کھانا میں آپ کے
وہی دال چاول اور بھجیا
اچھا
آپ نے کیا کھایا ویسے
میں نے تو چکن کھایا آج
اچھا لاہر تب آپ کو کیا تیاری چل رہا ہے آپ کا بار بیول کے
ابھی تو بارہ ربیول آ رہا ہے تو وہی مطلب سوچ رہ ہیں کہ آ آ رہا ہے حضور کا جنم دن آ رہا ہے
ہاں ہاں
جی تو اسی کے بارے میں مطلب یہاں محلہ میں ویسے تو ابھی کچھ ہوا نہیں ہے چرچا وغیرہ
لیکن آپ نے تو کچھ سوچا ہوگا نا
جی میں نے تو ابھی ویسے کچھ سوچا نہیں ہے پر پھر بھی آئے گا تو مطلب
دوسرے نک لیے ہاں وہ تو ہے حجور صلی اللہ وسلم کا ولادت جب ہوا اس سمے مق مقۃ الم مقدمہ میں صرف کافر ہی کافر تھے
جی جی
مگر ان کفاروں کے بیچ اسلام کو آگے بڑھ والا اکلوتا ہمارا نبی تھا
جی
اللہ تعاللی محمد مصطفی صلی ال عیہ وسلم کو اس لیے دنیا میں بھیجا
ہاں
تاکہ ہم لوگوں کو ایک اچھے راستے پر چلنے کی توفیق ملے
اچھا
ایک اچھے چیز کو جاننے کو سمجھنے کی اور صلاحیت ملے
جی جی
اس لیے اللہ تعالی نے محمد مصطفی صلی ال عیہ وسلم کو اس دنیا میں تو آخری نبی بنا کر بھیجا
جی
جب اس دنیا میں حضور صلی اللہ ولم تشریف لائے
ہاں
تب جو ہم لوگوں کا کعبہ تھا جہاں آج لوگ عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں
جی جی
وہ کعبہ بھی جھک کر سلام کر رہا تھا
ہاں سنے تو ہے یہ بات
حضرت آمینہ رضی اللہ اعالان ہووں جو ہمارے محمد مطفی صلی ال عیہ و سلم کے والدہ حضور ہوئی
ہوں
آپ کو نام پتا ہے والدہ حضور کا
جی جی جی
اور ان کے ابا حضور کا نام پتہ ہے آپ کو
جی نہیں
ان کے ابا کا نام تھا عبد اللہ
اچھا ہاں
اور ان کے وہ جو حضور صلی ال عیہ وسلم کے والد گرام تھے
جی
وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال فرما گئے پردہ کر گئے تھے اچھا تو جب حضور صلی اللہ وسلم پیدا ہوئے تب ان کو ایک پہلے دائی پہلےم کے زمانے میں دائی ہوتی تھی اگر کوئی بھی کہیں بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسے دائی پالتی تھی اسے دائی دیکھتی تھی اپنا سب چیز کرتی تھی تو اس سمے بہت سارے دائی آئے حضور صب گھر لیکن کوئی بھی کسی کے ساتھ حضور صلی اللہ وسلم جانا ہے گوارہ نہیں کیے مگر ایک دائی تھی جن کا نام تھا شاید آپ نے نام سنا ہوگا کیسے تو نام سن کا آپ کو نام تھوڑا یاد ہے
جی ہم کو تو نام نہیں یاد ہے
ا بی بی ہاں حلیما دائی حلیما
جی
وہ گئیں تو ان کے ساتھ حضور صلی ال علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور ان کی ساری ا بچپن اور جتنے بھی زندگی کے سال گزرے سب انہی کے سھ ساتھ گزرے ابھی تو فی الحال میرے محلے سے بہت لوگ امرہ پہ گئے تھے
جی
تو وہ لوگ بہت گوم گوم وغیرہ کا گوم تم کرا دم آرام سے
ہاں
ہاں اور آپ کچھ بتائیے
ابھی تو ادھر ہی ندی طرف بیٹھے ہوئے ہیں
اچھا ناری طرف تو پورا اچھا اچھا پورا ویو آتا ہوگا ایک دم
ہاں ابھی پانی بھی بہت زیادہ نہ ہو گیا ہے اس لیے اور اچھا لگ رہا ہے ا دھر
پانی بڑھ جاتا ہے ندی میں تو ندی
لگنے لگتا ہے جی اور یہاں ادھر پیڑ پودا بھی بہت زیادہ بڑھ یہ ادھر بارش زیادہ ہوا ہے نا
بارش بارش زیادہ ہوا ہے آپ لوگوں کے گھر طرف
جی جیی
لیکن ادھر گاؤں طرف ہم لوگ گاؤں طرف تو بارش اتنا ہو نہیں رہا ہے
جی مطلب شروع سے جتنا بارش کا موسم آیا نا تب سے سے ملا کے اس سال مطلب زیادہ ہوا تبھی تو ادھر بہت زیادہ پیڑ پودا ہوگیا
ہاں پورا ایک دم ہرا بھرا ہو گیا ہوگا
جی جی مطلب جدھر سے ہم لوگ کا راستہ تھا نا وہاں تک پیڑ آ گیا پورا
تب تو لگ رہا ہے کافی زیادہ بارش ہوئی ہے
جی جی
ہوں اور بتائیے ابھی آپ کون سے کلاس میں ہو
ابھی تو ہم ٹینتھ کا تیاری کر رہے ہیں اور اس سال میں مطلب اگلا دو ہزار ستائیس میں بورڈ میرے ٹینتھ بورڈ ہے تو اسی کا مطلب تیاری میں لگے ہوئے ہیں تو جیسے ہم کو کوچنگ کوچنگ کہیں کرنا ہے تو آپ آ کہیں بتائیے کچھ جانکاری دیجے کہاں کرنا صحیح رہے گا
آپ کو مطلب ایک بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کون سے سبجیکٹ میں سب سے زیادہ دقت ہوتی ہے
ہم کو ابھی تو جب سے مطلب ہم پہلے ہم سی بی ایس ای بورڈ سے پڑھتے تھے تو میرا تھوڑا طبیعت کی وجہ سے پھر پاپا جیک میں کروا دی ہیں تو پھر وہی جیک میں جب ہے نا مطلب سب سمجھے کہ پہلے والا سارا پڑھائی بھلا ہی گئے ہیں
تو آپ کو مطلب ابھی دقت کوئی ایسا سبجیکٹ میں ہوتا ہے
جی نہیں نہیں جے جب سے جب سے ہاں
تو آپ ایک ایسے ٹیچر پر جا جائیے گا جو آپ کو سوال رٹائے نہیں
جی
ایسے طریقے سے سمجھیں کہ آپ اس کو کبھی بھولیں نہیں
اچھا
کیونکہ دیکھیے رتایا ہوا چیز آپ کبھی بھی بھول جاؤ گے لیکن ن جو یاد کرایا ہوا چیز رہتا ہے سمجایا ہوا چیز رہتا ہے وہ آپ نہیں بھولو گے
جی جی تو ویسے تو ہم پہلے سی بی ایس ای جب جیسے بورڈ پڑھتے تھے نا تو وہ جہاں جو اسکول میں ہم پڑھتے تھے ارائٹ اسکول میں پڑھتے تھے
اچھا اچھا
تو وہ اسکول کے پرنسپل ہے تو وہ میتھ پڑھاتے تھے پر تو ان کا کا ہم کو پورا اچھا سے سمجھ میں آتا تھا وہ پڑھاتے تھے بھی بہت بڑھیا تو ابھی پت ہے نہیں ن وہ ابھی جیک کا نہیں ن پڑھاتے ہیں صرف سی بی ایس ای کا پڑھاتے ہیں
اچھا جیک ہاں جیک میں تھوڑا دقت ہوتا ہے
جی
مگر آپ دھیان دو گے نہ تو کوئی دقت وغیرہ ویسا نہیں ہے سب چیز دھیان کے اوپر ہے سمجھیں ہیں
ہاں
کہ اگر آپ کو کوئی وشیش سبجیکٹ پر اگر دھیان نہیں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی کسی کسی کو میتھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ جو سبجیکٹ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا اسی پر آپ سمج دو باقی جو آپ کو آسان سبجیکٹ لگ رہا ہے اس پہ آپ کم سمے دو
ہاں
سمجھے نا دیکھیے جیسے کہ ٹینتھ ایک ایسا کلاس ہے جو ہماری آنے والے ا فیوچر جو ہے آنے والے پیڑھی ہر پیڑھی کہہ رہے ہیں ہم فیوچر ہ فیوچر ہے سمجھ لیجے اس پہ بہت زیادہ غور کرتا ہے یہ کلاس کیوںکہ یہاں کا جو بورڈ میں مارکس آتا ہے وہ بھی بہت معنی رکھتے ہیں
جی
کیونکہ اگر آپ اچھے نمبر لاؤ گے تو آپ کو اچھے اسٹریم ملیں گے الیونتھ کلاس میں
ہاں ہاں
اور آپ سب سے پہلے کہ روجی ڈھونڈنا شروع کر مطلب آپ کو کیا چیز پسند ہے پڑھائی میں کیا چیز پسند ہے آپ کو یہ پہلے ڈھونڈنا شروع کروں
ہاں
اگر آپ کو مان چلیے کمپیوٹر ومپیوٹر چلانے کا من کرتا ہے ٹھیک ہے یا آپ کوئی بھی سوال کو الگ طریقے سے سولو کرنا چاہتے ہو دماغ لگا کر تو آپ اس میں روچی ڈھونڈنا شروع کرو سمجھیں
جی جی
کا ہے کی اگر آپ اپنا انٹرسٹ اگر دیکھو گے نا تو جو دشا میں آپ کو انٹرسٹے جائے گا اسی دشا میں جاؤا کہ اسی دشا میں آ کا سکس لکھا ہے
ہاں ہاں
اگر آپ سوچیے گا کہ میرے کو کمپیوٹر پسند ہے اور آپ اسٹریم لے لیجیے گا سائنس تو یہ آپ کے فیوچر کو افیکٹ کرے گا نا
جی جی
اس لیے آپ کو جو پسند ہے
جی
وہ کرو کچھ دیر کے لیے دیکھو آپ اپنے من پسند کا تو نہیں کر سکتے کیونکہ ممی پاپا آپ کو آپ کے خلاف ہوں گے لیکن فیلحال ہونے تو کچھ دیر کے لیے ہوں گے جب آپ سکسیس ہواؤے توپ کے ممی پاپا خود کہ ہیں کہ چلو آج میرا بیٹا نے کچھ کر کے دکھایا
جی جی مطلب آپ ہاں آپ تو ٹھیک ہی سمجھا رہے ہیں پر ابھی تو ویسا ہے کچھ ہم گھر پہ تو پڑھتے ہیں پر گھر پہ بھی من نہیں لگتا ہے پڑھنے میں
دیکھیے من نہیں لگتا ہے تو
تو آپ کو سمجھ ہے جی
جیسے کہ ایک ہوتا ہے مینسوریشن
ہاں
آپ صرف چھتہ پر جائیے صبح صبح اٹھیے
ہاں
چھت پہ جا کر
ہاں
اور آنکھ بند کر کے کوئی ایک چیز پر دھیان لگائیے
جی اچھا جی
تاکہ وہ وہ کیا فائدہ کرے گا نا کہ آپ جو سوچیں گے وہ پورا گہرائی تک سوچیں گے
جی جی
انتر آتما سے سوچیں گے
ہاں
اور آپ کا اس کے علاوہ اور کسی پر دھیان نہیں جائے گا آپ سمجھ رہے میری بات کو ابھی دیکھیے میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں اگر آپ صرف اسی بات پہ غور کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا مجھے فیوچر میں کیا کرنا ہے کیونکہ دیکھیے ابھی ڈس انٹریکشن بہت بڑی چیز ہو گئی ہے ڈسٹریکشن کرنے والے جیسے موبائل فون آ گئے ہیں دوست یار ہو گئے ہیں کہ آپ جب پڑھ رہے ہو تو ارے چلو چلو آتے ادھر سے گھوم وم کے آتے ہیں ایسے پورٹ پاٹ کے لے گئے آپ کو
ہوتا ہے
جو آپ ابھی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ گا ابھی آپ کو لگا کہ ارے کیا ہو جائے گا ایک دن نہیں پڑھیں گے تو لیکن جب آپ یہی بہانہ ڈیلی ڈیلی مارنے لگو گے
جی
تب آپ کا ٹائم کم ہونے لگے گا آپ کچھ زیادہ ہی سوچنے لگو گے آپ کو ٹینشن ہونے لگے گی اس لیے جو کام آپ ٹائم پر کرنا چاہ رہے ہو وہ ٹائم پر کرو
جی
ہمارے کبیر داس کی رہئے تھے کبیر داس تو آپ جانتے ہی کبیر دا کو
جی جی
وہ کہے گئے تھے کہ کل کرے سو آج کر آج کری سو اب
جی
پل میں بہری مر جائے گا
ہاں
کام کرے گا کب وہ یہ اس مادھیم سے یہ کہنا چاہتا تھے کہ اگر تم جو چیز کل کرنا چاہتے ہو وہ آج کرو اور جو آج کرنا چاہتے ہیں وہ کل کرو ارے وہ ابھی کرو کیونکہ آدمی کب مر جائے کوئی پتاہ نہیں ہے